ہلو ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام آواز آ رہی ہے میری ٹھیک آپ کی کام آ رہی ہے بس ٹھیک اچھے سے صحت ٹھیک ہے
ٹھیک ہے الحمد للہ آپ بتاؤ آپ ٹھیک ہوگا
بس شکر الحمد اللہ بچے وغیرہ ٹھیک ہے
سب شکر خدا کا چل رہا ہے اب کیا طبیعت تھی بچوں کی فرق ہو گئی ان کو
ہاں بس پارق کی تھی ایمان کو میں نے اس کو چار بجے دوائی ڈالنی تھی تو میں نے تین بجے ڈالی تو شکر الحمداللہ پیسے ریکور ہو گیا
ہو گیا چلو مگر شام کو بھی ڈالنا ہاں ہاں شام کو مگر ضرور ڈالنا ہاں ہاں ہاں وہی اگر فیور ہو نہیں بھی ہو تو بھی ڈالنا
ہاں نہیں نہیں میں تو ڈھالوں گی وہ پتہ ہی ہے رات کو پھر آرام آئے
ہاں ہاں ہاں اور وہ دوسری اس کا ہو گیا ٹھیک
ہاں وہ کھیل رہی ہے آج مجھے دکھی نہیں زیادہ ابھی تک ابھی آئی تو بول رہی ہاں بول رہی تھی میرے لیے میری کیا کوچھ خ خواہش تھی میں نے بولا کیا خواہش تھی
کیا
میں نے اس کو بولا مبارک ہے آپ گھر تو آئے بولا کیاچھ کوئی خواہش تھی
اچھا چلو بس میں بیٹھے تھے سعد بھی تھوڑا میں نے کہا نا وہ اس نے کچھ نہیں کھایا تھاصبح سے پھر اس نے تھوڑی بہت نیند کی تو اس وجہ سے وہ تھوڑا ریلیکس ہو گیا اثمان بھی بیٹھا ہی تھا کے بغیر اور کیا کام ہوتا ہے ان کو
ہاں اس لیے بھی دیکتے ہیں آب وہاں پہ بنا روک ٹوک کہ وہ ٹیوی دیکھتا ہوگا وہاں پہ ہاں ہاں وہ اکیلا انسان کرے گا کیا ہ
پھر میرے ساتھ کھیلو میں نے میں گ کیونکہ مجھے گرمی ہو رہی ہے میں کیا کھیلوں میں بولتا ٹی وی آن کرو
ہاں اچھا اچھا اچھا یم ماما میرے تنگ کرتا ہے
نہیں نہیں اس کو نہیں تانگ لا تا ہے اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اس بی بچاری کو بھی تھوڑا سا انٹسٹائل انفیکشن لگ رہا تھا اس کو تھوڑا وہ پو تھوڑا میوٹ بلاٹ جیسا تھا پھر ہم سمی کے پاس ابھی گئے تھے پھر اس نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہکسہ کو بولا ڈیری پروڈکٹس بند کرنے کے لیے دودھ دہی پنیر وغیرہ چائے وغیرہ ایک ہفتے تک بند کرو پورا
بلاو ہمارا خاندانی آئی ہے
وہی تو پھر بولا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو فرق آپ دیکھو ہفتے تک کیا رہے گا تو انشاء اللہ ہو جائے گی فرق میں نے کہا چلو ٹھیک ہے
کھانا بںانا خیر اور بتاؤ باقی بچے ٹھیک ہیں وہاں سب ٹھیک ہیں بھایا ٹھیک ہیں
ہاں جی سب وہ بھی ٹھیک بہت اچھی ہے ہاں آ یہاں پہ تو میں آج میں کئی نہیں آج پاپا آیا تھا میں مما کے ساتھ بات کر رہی تھی ابھی
اچھا اچھا چلو چلو اچھا کیا وہ تھی ان کی طبیعت اب ٹھیک ہے
ہاں پر حکت نہیں رہتی ہے نا زیادہ آج کل تو اصلی انسان کو حکت نہیں ہے
نہیں اصل میں دھوپ بہت اصل میں گرمی بہت زیادہ اس سے ڈیہائیڈریشن بہت
میں ہی بیٹھتے ہیں پتا اتنا دھوپ میں بہت وہ دھوپ میں ہی باہر ہوتے ہیں ان کو اچھی لگتی ہے دھوپ ان کو پہلے سے ہی تھی مگر وہ وہ دھوپ میں خود کو سیکتے انکو بہت پسند ہے
اچھا
وہ بولتا ہے مجھے یہ نہیں لگتی ہے یہ کیا بولتے ہو گمی کون سی گرمی ہے
ج ہاں ہاں
اور یہ کیارو رہے
چند ہاں ہاں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اصل میں تو اس وجہ سے تھوڑا اریٹیٹ ہو جاتی ہے پھر تو اب رو رہے اوپر سے اس کو کبھی نیند کا بھی ہو جاتا ہے نیند آتی ہے اس ٹائم بھی یہ بہت کرکی ہو جاتی ایسے تو سوتی ہے آرام سے مگر کبھی کبھی ہی ہو جاتا ہے
اچھا اچھا اچھا م میں ص اللہ شفا دے ہاں بس شکر الحمد اللہ سب ٹھیک چھااکی ہے اور بتاؤ ا ہاں ہم نے میں نے چائے وغیرہ کیا تھا سالن وغیرہ ختم کیا تھا پکانا اچسا نا شڈ ڈاؤن یہاں سے
ہاں وہی کہہ رہے کتنے بجے پھر لائٹ آئی
نہ پ پھر آئی لگ بھگ چار بجے ہاں میں نے چائے میں نے چائے بھی بنائی تھی میں نے کھانا بھی پکایا تھا
ہوں ہوں چلو چلو اچھا چلو شکر ہے تو بھی ایک چیز ہے کہ فین انورٹر پہ چلتے ہیں مورت نہ انسان پاگل ہی ہو جائے پورے دن
ہاں ہاں وہاں پہ چلتا ہے پھر میں نیچے ہی بیٹھتی ہ پھر بس کر میں چائے پ تین وجہ بول رہ چائے د انس سو ہ
کہہ رہی تھی مجھے پتا ہم جلدی کھاتے ہیں نا کھانا مجھے لگ رہا ہے ایک عرصہ ہو گیا کتنا بڑا دن ہو گیا کیونکہ جب پتا چلتا ہے نا تین بجے کھانا ختم کر پہ برتن وغیرہ تین بجے تک ہو جاتا ہے نا ایسے اگر ہم دو بجے ہونے مجھے لگ رہا ہے پتہ ابھی تو تین ہیاڑھے تین ہی بجے ہیں میں نے بولا ہاں یہاں پہ ساڑھے ت چائے پیتے ہیں چلو ب آ کے
وہی مسئلہ ہے نا لیکن ایک حساب سے اچھا بھی ہے لیکن اب ہ نہیں اچھا پاپا کا حمان تے آپ وہ تو بولتے ہیں نہیں کھانا پکا دو تو دو نہیں یہ ٹھیک ٹائم ہے انسان کو پھر شام کو بھی ٹائم ملتا ہے
ہ آپ کو یہ نہیں لگے گا اس کو م اچھا اچھا ہاں یہلو کرو بس ٹھیک اچھا شکر الم یہ ایمان جان کو میں الماری سے نا چھوٹا ہ فون ڈھونڈا ہے کی پیڈ والا فون نا یہی فون اچھے سے قسم سے نہ جھنجھک نہ کچھ کی پیڈ والا فون ہی ہاتھ میں
ٹینشن کے بغیر
اب اس نے دیکھا تو یہ چارج ہاں چار ہاں ہاں یہ چلتا ہے اب میں نے آج میں نے آج اتنے دنوں کے بعد ہے سوچا تھا میں پریس کروں اب مجھے ابھی خیال آیا اب نماز پڑھنی ہے مگر اور باقی
بس دعا الحمد للہ آپ بتاو ہاں اس کو شاید کرمپس بھی آ رہے ہیں شاید پیٹ میں اس کو ہوتے ہیں پھر اس کو کول کے ڈال
ڈالا ہاں یہاں ہسن حسان بھی بیمار تھا اس کو بھی کہہ رہے تھے کرمپ مجھے لگتا ہے یہ شاید وائرل ہی ہے پھر اس ٹائم کیونکہ وہ بھی ممی نے بولا کہ وہ رات کو بہت رو رہا ہے
اچھا
آگے نہ وہ رو رہا تھا
تھا ہاں یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے نا رہی تھی رہا تھا یہ بڑا ہی کنفیوژن ہو جاتا ہے چلو ہاں پھر مت وائرل ہی ہوگا اس ٹائم
مجھے لگتا ہے یہ پھر وائرل ہی ہے پیٹ میں کچھ کو آپ چھوٹے بچے مت ظاہر کرونا اچھا اچھا اچھا
اچھا شکر شکر الحمد للہ اچھے سے سب ٹھیک ہے وہاں سب ٹھیک ہے آپ چائے وغیرہ پی آپ نے یہ کون ہے
میں بھی س
ہیلو
ا رہی
ہاں ہاں آرہی ہے دور دور سے ہاں ہاں
ہاں ہاں وہی وہ بول رہی تھی کل نا مامی کی سرجری ہے بازو میں جیسے نا وہ
جیسے سبا کی تھی ہائے ہائے
شاید ہاں اب کل ہیں انکی
والی مامی کی اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک کہاں پر ہے
چوکرا میں شاید وہ گئی تھی آج اب ہم نے اس کو بولا تھا یہ آج ہونا تھا
ہاں
تو مگر ہاں بولا ہے آپ میڈیکل میں نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جاؤ کل اب سویرے ساٹھ سات بجے جانا ہے پریشانی ہر ایک گھر میں پریشانیاں رہ سب پتا نہیں کیا کر پہلے انسان جات کوئی بیمار ہوتا تھا پوچھنے جاتا تھا آج تو کسی کو فرصت کسی کے گھر میں جب کوئی ہے ہی نہیں ٹھیک تو کہاں جائے گا
کسی ہر کسی گھر میں ایک ایک ایک اللہ تعالی رحم کرے
مجھے پرسوں بھیا کہہ رہے تھے پا کیا کرے سب بیمار ہے پریشان ہو گئے سب
تو
شادی ہے جیسے کوئی مطلب سب ٹینشن میں ہی لگے لگتے
م ا ٹھیک ہی نہیں ہے کوئی ویسے ان
وہی نا میں ایکسائٹمنٹ ہوں اوک ہاں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا کہ شادی ہے شادی ہے مجھے مما کہہ رہی تھی تم نے بات کی کسی کے ساتھ کسی بارے میں کیونکہ وہ کہہ رہے تھے شاید مطلب وہ پوچھیں گے نا مطلب بہن ہم سب کو نا کزنس وہ سسٹرس کو مگی رات کو بولیں گے مطلب صرف کازنس بچے وغیرہ نہیں ہمیں بولا گیا تھا کہ شاید یہ نا شادی کے دن ہو جس دن بارات ہوگی تو اسی دن آپ وہ کہہ رہی تھی کیا ایسے ایسے میں پلان کر رہے تھے کیا کرنا ہے
اچھا اچھا
ٹوکریاں وغیرہ بنانی ہیں اب ہمیں
اچھا اچھا وہ بڑا ہیکٹک کام ہے آپ لوگوں کو پھر
وہی اب میری مس بڑی والی مس ہے نا پیری دیدی نے یہ سارا ڈیسائڈ کیا ہے ایسے کریں گے ویسے کریں گے کریں گے سب صحت سب کی صحت ٹھیک ہونی چاہے چاہیے پھر سب کچھ کرتے ہیں ہم
اور کیا صحت ٹھیک ہونی چاہیے اللہ ٹھیک رکھے گا انشاء اللہ سب کو وہ کب آ رہے ہیں پوچھنے وغیرہ یا کارڈ دینے
ابھی مجھے نہیں پتا ہے کیا کریں گے اب مجھے لگتا ہے یہی دس پندرہ دن کے مجھے لگتا ہے ٹین کہ ٹین ففٹین دن کے بعد میں کریں گے وہ اسٹارٹ ہاں یہاں تو نزدیک ہی ہے اگر دور دور جائیں گے بلانے وہاں پہ وغیرہ وہ جائیں گے پہلے پہلے دور دور ہے نا نزدیک تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے بھیا آئیں گے دن میں کھانا یار کا لپٹایایں گے یہاں سے تو بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں اب ان کے گھر میں بھی ماںسی بھی بیمار تھا پرسوں وہ پھر سے بیمار تھی
اللہ رحم کرے گا انشاء اللہ
تو بولا تھا کچھ سی بی سی اس کا انفیکشن نکلا تھا بلڈ میں تھوڑا سا تو
ہاں اللہ رحم کریں ان شاء اللہ ہوگئے چلو اللہ خیر
بول جی جی وہاں پہ ٹھیک ہے وہ آئی ہے کہ وہیں پہ رہی
نہیں نہیں نہیں ادھر ہی ہے ادھر ہی ہے
اچھا باجی کہاں ہے باجی کو بولنا تھا اجاو اب ادھر
وہ بھی نکلی نا
اچھا وہ بھی دکھلی کچ خیال ہے وہ وہی ہے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا
وہ بھی نکلے
چلو اللہ کے حوالے
ہاں اب وہ اگلے سال انشاء اللہ آئیں گے انشاء اللہ چلو بس ہاں ہاں وہ جس نہیں نہیں وہ ابھی ابھی پہنچا چینج کرنے چڑے اوپر وہ
اچھا وہاں پہ موسم اچھا ہوگا آج پھر بھی پھر بھی اتنی دھوپ نہیں لگ رہی تھی مجھے ہاں
شکر خدا کا چلو چلو جی پڑھو اپ بھی بس دعا الحمد اللہ شکر خدا کا اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ ہاں انشاء اللہ